السلام علیکم
ولیکم السلام بھائی جان کیسے ہو
کی جیس سے آپ بتائیں آپ کی جیس سے
الحمد للہ بھائی جان خیریت سے ہیں
الحمد للہ بھائی فیملی میں سب بڑھیا ہے اور سب بڑھیا اور بتائیں آپ کے کیا ہے سب فیملی میں کیسے ہیں فی الحال ملکن
اور آ جانا آپ بات کریں گے آج انٹرنیٹ پہ
یں آپ انٹرنیٹ کی کتنی کیا سمسیا ہے انٹرنیٹ کو اس ٹائم پہ آج کے ٹائم پہ
انٹرنیٹ آج کل مطلب ہر چیز کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے آج اب سب کے پاس موبائل ہوتا ہے آج کل آج کل انٹرنیٹ کا یوز اتنا ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہو تو انسان پاگل ہو جائے
بالکل بالکل بھائی جان بالکل صحیح رہا آپ جی ہے نا بھائی جان آپ بالکل صحیح کہہ رہو ہو ہاں بالکل کیا انٹرنیٹ کا ضروری بھی اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے آج کے ٹائم پہ کیا ہے فائیو جی ہو رہی ہے کا زمانہ ہے جو کیا ہے سب کو سب کو آج کی ضرورت ہی انٹرنیٹ سے پوری ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہو گے ابھی اپن تو چھوٹے تھے جس ٹائم اپن چھوٹے پڑھتے تھے جب پانچ چھی کلاس میں تو اپن نے تو موبائل دیکھا نہیں تھا کو موبائل کے بارے میں انا پتنگہ جانکاری نہیںتی لیکن کیا ہے آج کے ٹائم پ آپ دیکھتے تو چھوے چھوٹے بچوں کو کھانا وغیرہ بھی کھات ہیں تو کیا انرٹ کے موبائل دیک وغیرہ دیک کے کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہے بالکل زیادہ اتنی زیادہ جا اس چیز پہت جاگروک ہو گئے بند ہیں کہ مطلب جو دیکو جو انرنیٹ پہ آن لائن پڑا جاتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ ب بائی ج آپ
جی اللب وہی مطلب ہر چیز کے نا دو چیز دو پہلو ہوتے ہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا تو ابھی ہم زیادہ یوز کریں گے تو نقصان بھی ہے اور یہ کئی بے ابھی کیا ابھیب آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے رہتے ہیں وہ موبائل اس کو ہمیشہ موبائل چاہیے اس کو موبائل فون اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور ابھی دیکھو گے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نا نمبر کے چشمے لگے ہوئے ہیں
ہاں بھائی جان بالکل آپ سے گہ رہے ہیں ہاں یہی ہے نا بھائی جان کہ آپ دیکھتے ہوں گے ابھی اس ٹائم پہ پہل کے ٹائم پہ کیا موبائل کا یوز اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن آج کیا آپیکھ بچے ہوئے بڑے ہوئے کوئی بھی مطلب ٹائم ویسٹ کر رہا ہے فالتو اب تکب موبائل چلا رہا ہے ایک دو گھٹے کا ریل انٹال کر رہا ہے اور فالتو میں بیٹھا بیٹھا اس سے اچھا تو انسان کو کام کر لے یا کوئی ایکٹیویٹی کر لے جس سے انسان کے شریر کے اوپر بھی فرق پڑے اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی دھیان دے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ کوئی کوئی بھی انسان ابھی اپنے پ ہماری فیملی کے ممبروں سے مطلب اپنے پریوار کے کسی بھی انسان سے زیادہ بات نہیں کرتا جیسے ہم میں اپ بھیب امی ابو سے یا بھائی بھائی سے جو بھی دیکھتے ہیں اپن کوئی بھی بیٹھ کے پریوار میں جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے اپنے فون لے کے بھیٹ جاتے ہیں دھیان نہیں دیتے کہ بگل میں کوئی بھائی بیٹھا اپن کے کوئی بہن بیٹھا بیٹھا دوست وغیرہ بیٹھے ہیں آج کل فونوں کو پرچلن ہی انٹرنیٹ کے زمانے میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مطلب جو دیکھو جو انٹرنیٹ کے یوز میں لگا جاتا ہے
تو وہی نا میرے بھائی مطلب اس کا نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے ہم زیادہ یوز کریں گے تو نقصان ہے مان لیے اور ہم ابھی کئی چیزیں ہوتی ہے جبیں کا یوز کریں گے تو اچھا یوز ہوتا ہے مان لو بھی لائو کلاس لیتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے تو اس کا اچھا یوج ہے
ہمیں اپنے رشتتے داروں سے بات کرنی ہے کچھ چیز منگوانی ہے آن لائن تو یہ اس کے لئے بھی اچھی چیز ہے اور زیادہ نقصان زیادہ یوز کریں گے تو نقصان بھی ہے
بالکل بالکل بالکل بھائی جان یہی ہے کہ اپن
ہاں یہی کہ ہر چیز کے ہر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اب آپ زیادہ یوز کرو گے تو نقصان کرے گی آپ لپڈ نمٹ سے کرو گے تو فائدہ کرے گی آپ کے لیے
بالکل بھائی جان بالکلحہے ہیں بالکل درست کہہے ہیں یہ نا یہی ہوتا ہے کہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک صحی ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے اور تو کیا ہوتا ہے جیسے کےھ اپن دیکھتے گے پہلے کے اپن کے بزرگ ٹائم پہ جو اپن انٹرنیٹ نہیںتا جاتا انٹرنیٹ کا چلن نہیں تھا جو کیا ہے پریشانی بہت ہوا کرتی تھی جیسے اپن کسی کو سندیش یا اپن کو کسی کو میسج بھیجنا ہے تو کیا ہے سات دن میں اپن کو پوسٹ سے پوچھا تھا سات دن میں وہ ڈاک گھر سے پہنچتا تھا دوسری جگہ اور پھر سات دن سے سات دن بد ریپلائی آتا س چودہ دن لگتے تھے ایک بات کو پہنچانے کے لیے بھائی جان آج کے ٹائم پہ کیا ہے یہ فاسٹٹیگ اتنا ہو گیا اپن کا واٹسپ وغیرہ تو کیا ہے انٹرنیٹ کے ٹائم پہ اپن ایک دو سیکنڈ میں اپ بات ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے آسانی بہت زیادہ ہوگئی اس چیز میں اور بھائی جان آپ دیکھتے ہوں گے ہاں اور یہی ہے نا جیس آپ دیکتے ہوں گے ابھی کیا ہے اپن جی سٹی وغیرہ میں کوئی رہتا ہے اپن تو گاؤں میں رہتے ہیں سٹی وغیرہ میں بہت سے لوگ رہتے ہیں ان کو کیا جیسے اپن اپن کے فرینڈس بھی ہوں گے بہت سے کالج وغیرہ پڑ رہے ہوں گے کیا ان کو آسانی ہو گئی ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ وہ جیسے کوئی کھانا وانا منگانا ہے ان کو کھانا بنانا ہو تو ان کو کیا آسانی ہو گئی جا کے جومیٹو آرڈر کیا وہ کانا سیدھا وہاں پر پہنچ گیا بالکل آتا بہت سی باتیں ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ کے ٹائم پہ آج کل کیا ہے اپن کو پہلےن کو جانکاری لینے میں بہت ٹائم لگتا تھا وہ انتظار کرتا ےڈیو رپورڈنگ کا کہ مطلب کب اپن کے آڈی آئے گا رپورٹ رپورٹ آئ گے اور آج کے ٹائم پہ کیا ہے گوگل کے گوگل کے زمانے میں تو کیا ہے کوئی بھی بند نا سیدھا سیدھا ایک دو سیکنڈ کے اندر ہی بات پہنچا دیتا ہے کہ بھائی کہاں پر بات جانی ہے مطلب ادھر سے کیا کیا پہچان لینا ہے بہت ہی آسانی ہوگئی اس چیز کے بارے میں
گڈ بائے م سرن ہوتا یہ سی سےے تو فائدے بلنس
ج بالکل بالکل اور بتائیں بھائی جان آپ کیا جانکاری اس کے بارے میں
اور یہی ہے کہ میں نے بھائی ابھی بچوں کے لیے بھی پڑھائی میں پڑھائی کے لیے تو بیسٹ ہے یہ پڑھائی کر سکتے ہو آپ آپ کو جو ٹاپک یاد نہیں ہو رہا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لائو کلاس دیکھ سکتے ہو آرام سے اور آپ کچھ
بچ
کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تو آپ بھی اس سے بھی کر سکتے ہو اور آپ کو کچھ نیا نیا سیکھنا ہے تو آپ انٹرنیٹ سے کے ذریعے سیکھ سکتے ہو آپ
بالکل بالکل بھائیان بالکل آپ یہی دوست بات کی کہ آپن سیکھ سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو اپن کو ہیلپ ملتی ہے کیا ہے جیسے پہے کے ٹم پہپیکھتے ہ گے کوئی بھی انسان کو یا اپن کے بزرگوں کو بیماری ہو جاتی ت تھی تو کیا ہے وہ ہاسپٹل جاتے تھے پریشان ہوتے تھے لیکن آج کے کیا آج کے ٹائم پہ گوگل وغیرہ ایسے اتنا فاسٹڈ ا آئی وغیرہ فیچر آگ ہے کہ تھوڑی دیر میں پت چل جاتا ہے کہ اپن کی کون سی بیماری ہے اپن کے یہ انینس کر کے پتا دیتے کہ بن کی بیماری کیا پروابلم ہے یہ بھی اپن کے بہت آسانی ہوگئی اس چیز کے اندر انٹرنیٹ کے ٹائم پہ وہوئیے نا بھائی جان اپن لیکن ن انٹرنیٹ کو بھی اتنے استعمال میں لینا چاہیے جیسے اپن کو کبھی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ہی منگانا ہے استعمال لو تو آج کل کیا آپ دھتے ہوں گے انسان نا اتنا آرسی بھی ہوگا انر ٹائم پہ آپ سیٹیوں میں دیکھتے ہوںے چھوٹا چھوٹا بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں ن گیم ایکٹیویٹی کرتے ہیں جیسے آپ اپن کے ٹائ پہ اپن کیا کرتے تھے اپن اسکول جاتے تھے اسکول سے آتے اپن یہ سوچتے تھے کہ گھر پہ رکھتے سیدھا کرکٹ کھیلنے چل جاتے تھے کچھ بھی گیم ویم کبڈی کرکٹ وغیرہ لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہے بچہ آتے ہی دیکھتا ہے کہ ہاں بالکل بالکل بول کیا آج کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ آج یہ دیکتا ہے کہ بائی گروپ بناؤ اسکارڈ بناؤ ب ک اسکارڈ میں کھیلیں گے بندے مطلب پب جیتا ویرہ موبائل گیمس بہت زیادہ
ج وہی نا کیا شریر کی ایکٹیویٹی بھی ختم ہو گئی نا آلسی ہو گئے بچے ان کو کمزوری بھی آتی ہے آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہے شریر ان کا بالکل کمزور ہو گیا اور موبائل دیکھنے سے پھر آنکھوں کی بیماری بھی ہوتی ہے بہت ساری بیماری ہوتی ہے اور شریر کی ایکٹیویٹی بھی ختم ہوتی تیے بچے بچے آپ کو چوبیس گھنٹے موبائل چاہیے کھیلنے ولنے سب دور ہو گئے لو ہمنے کھیل کھیلتے تھے ہمنے بچپن میں وہ آج کل سب بند ہو گئے سب کو موبائل چاہیے بس آج کل ممی بھی کیا اب ممی بھی کیا کرتی ہے کوئی بچہ رو رہا ہے تو اس کو فون دے دیتی ہے وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے ممی اپنے کام میں بھی جو ہو جاتی ہے پر یہ زیادہ یوج کرنے سے نقصان دیتا ہو بھیا اس کو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور کیا ہے کہ آپیکھتے ہوں گے آ اس ٹائم پہ بچہ بہت آلسی و ہو گیا ہے جیسے گھر میں پڑا رہتا ہے آپ دھتے پہل کے ٹائم پہ اپن تھوڑی دیر بھی گھر میں نہیں لیتے تھے چوبیس گھنٹے میں سے کتنے گنٹے اپن باہر رہتے تھے گھر میں تو ٹکتے ہی نہیں تھے رہتے تھے گھومتے ہی دوست وغیرہ بناتے تھے فرینڈس وغیرہ بناتے تھے لیکن آج کے ٹائم پ کوئی فرینڈس وغیرہ نہیں بناتے موائل بس فن لائن رہتے ہیں چیٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں موائل پہ ویڈیو کالنگ ہو موبائل پہ گیمنگ ویمنگ کرتے ہیں جس سے انسان آلسی بھی ہو گیا ہے پریشان رہتا ہے بہت جیاہ ڈپریسڈ بھی رہتا ہے بندہ
وہی نا آج کل کے بچے کے پھر دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے رشتے داروں سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں ان سے بھی زیادہ بولتے نہیں ہے اپنے گلی ملہے میں بھی ک سے زیادہ بولتے نہیں بس گھر میں پڑے رہتے موبائل دیکتے رہتے ہیں اور ان کا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو غلط ہے وہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے ہر ہر چیز میں ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ان کی
بالکل بالکل بھائی جان آ بالکل صحی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں کیا بھائی جان آ دیکھتے ہوں گے جیس پہلے کے کیا ہوتا ہے ہر ایک اپن کے بڑے جان سکھاتے تھے کہ اپن کو گیمنگ کے اوپر دھیان دینا چاہے لیکن آج کے بچہ آپ بالکل صحیحا کہ بچوں کو سیدا موائلے دیا جات ہے یہ بچہ رو رہا ہے تو چپ کرانے لیے موبائل دے دیتے ہیں یہ بچہ کھانا نہیں کھا موبائلے دیتے ہیں کہ کھا کھاے گا اس وجہ سے لیکن کیا اس کو عادت ڈالتا ہے اپن گی مطلب موبائل کی عادت گیمنگ کی آت کیونکہ موبائل کی زیادہ تر آت ہے کہ ہمیں نقصان زیادہ ہے نقصان جاتدا ہے جو انسان نقصان پہلے جاتا ہے فائدے بعد میں دیکھتا ہے نقصان پہے دیکتا ہوں
کیونکہ ہم شروع سے اس کی جی ہم کیا شروع سے اس کی عادت ڈالیں گے تو پھر وہ کیا شروع ر اگر اس موبائل کے اندر ڈال دین گا پھرمیشہ وہ یز ہمیشہیوز موبائل کرتا رہے گا نہیں تو اس کی عادت کو بس یہ کبھی کبھی دے تو ب ب اس کی عادت مت ڈالو اتنی کہ وہ خراب ہو جائے کہ پ پڑھائی میں پڑھائی بھی نہیں کرتا اس کو بس موبائل چاہیے بس اس کو صرف زیادہ یوز نہیں کرے موبائل کا اور آپ دیکھتے ہو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو تم پر ڈے کا ڈیھ جی بی آتا ہے تو بچے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں
بالکل بالکل ب بالکل
اور ریچارج بھی اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کیا آپ بتاؤ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے
بالکل بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کی باتوں میں بہت مزہ آئے یہ مطلب آپ نے بتایا انٹرنیٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں ان شاءلہ آپ سے پھر بات ہوگی
اللام علیکم السلام